ہیلو ہاں بولو آواز آ رہی ہے مجھے
ہاں ہ مات رو
ابھی کھانا بنانے جا رہے ہیں نا
جی تو
ہاں آپ سے آچچ
کہاں آپ کچن میں ہو کیا آواز تھوڑی یہ لگ رہی ہے
ہیلو
ج
ہیلو
ہاں ہیلو
آواز کم ہو گئی آپ کی
کم ہو گئی ہاں میں نے بلوٹوتھ لگائی ہوں نا
اچھا اچھا تو تھوڑا زور سے بات کیجیے تو تھوڑا آواز آئے گی
دیکھو ابھی آ رہی ہے ک فل ہے وائز بھی ہ بولو
برتن دو
اور آپ کا کیاچل رہا ہے میں کہ برتن ہی برتن جیسے سب دھو دیے ہیں
اچھا اچھا نہیں ہم تو بیٹھے بولے نا ابھی بیٹھے ابھی کچھ کام نہیں ہے کھا پی کے بیٹھے
ہاں اچھا اچھا
آرام سے بیٹھے بس ابھی وہ بچے جب آئیں گے تو پھر کام چالو ہوتا ہے
اور میں میرے ہسبینڈ کو کری تھی فون
ہاں ہاں ہاں
کھچڑی بناؤ کیا کھاؤ گے کیا
ہاں ہاں ہاں
تو ہاں بنا دے تو اور کیا بنا سکتی یہ بھی دیکھو
تو بولنے کا ابھی کیا کرنے کا بھجی بچی ہے تو بولنے کا ابھی باجی بچی ہے تو اس کے سات وہی کھائیں گے نا اور کیا کریں گے
نہیں میں بولیے دن بھر کیا پاؤ کھائیں گے سو دو سو روپے کا
ہوں اور پاؤ بھی کھا کھا کا کے کتنا کھائیں گے نا جار
نا
پاؤ کھا کھا کے کتنا پاؤ کائیں گے یہ بتاؤ آپ
وہ میں نہیں
دن بھر پاؤ پاؤ کھا کے ہوا اور پیٹ میں یہ ہو جائے گا
ابھی میرے بچے لوگ نے پیسہ دیے ہیں ممی کل میری ممی نے لوگ کو دیے نا دو سو تین سو روپیہ
اچھا ہوں
تو وہ کیا کرے پاؤ بھاجی کے لیے پیسہ دیتی مطلب پچاس پچاس دو
پھر آواز کم ہو گئی آپ کی کیوں
ایک فون ارہا مجھے
اچھا اچھا نہیں آپ کچن میں بھی جاتے ہوں گے تو شاید تھوڑا سا نیٹ ورک ڈاؤن ہو جاتا ہوگا
فون میرے پاس ہی ہے اور بلوٹوتھ بھی میرے پاس ہے اس مشین کے لیے ہی واشنگ مشین میں کچن کے جسٹ بازو میں ہی ن ہے
کھڑے ہو کیا
ہاں کچن میں کہڑی ہو
ہاں ہاں اس کے لیے کچن کی طرف جائیں گے نا تھوڑا سا نیٹ ورک ڈاؤن ہو جاتا ہے
نہیں نہیں کیونکہ فون بھی آ رہا ہے نا آپ د یکھو پھر آا ہے ڈبل نائن
اچھا اچھا تو آپ کیا کام کرتے کرتے بات کر رہے ہیں یا کام ہو چکا ہے
کام کو
ہیلو ہاں تھوڑا آواز سلو ہو گیا ایک دم سلو ہوگایا ہے
تو سمجھ رہا آ
اچھا آواز ہی نہیں آ رہی مجھے
نہیں آگیا آپ کو یہ نیٹورک کا پرابلم ہوتا ہے
ہاں ہاں اب ائی اواز تھوڑا سا آپ کچن سے ادھر ا جاؤ بات کرنے
ہاں ہاں آگی آ رہے آرہے رہ بولو
ہو ہاں آبھی آری ہے پھر کھچڑی بن گئی یا بنانے جاے ابھی
سب سٹ بھی میں نے بس بگار میں آگی
ہاں تو ابھی چڑھ دیناڑ کیا کھچڑی ایک بار چڑھا دیے تو پھر وہ پک جائے گی آرام سے
ہاں
کھچڑی میں بھی تھوڑا کوتمیر وتمییر کڑی پتہ کڑی پہتا ڈالنے کا تھوڑا کوتمیر کاٹ کے ڈالنے کا تو تھوڑ اچھا ٹیسٹ
سب دلتی میں ہاں ہاں ہاں دلتی ہو م سس کے جسا تھوڑا جرا کرڑی پتتا ادرک لسن ہے نا پ ادرک لسن ہے نا کٹ کے ڈالتے میری ساس سمھے
نہیں خالی لہسن بھی ڈالیں گے نا کاٹ کے تو اچھا ٹیسٹ آتا ہے ادرک نہیں ڈال کے لہسن ڈالے گی نا باریک باریک کاٹ کے کہ جیرا کاندا
آ رہی ہے نا ابھی آپ کو آواز آ رہی ہے میری
ہاں ہاں ابھی برابر آ رہی ہے اواز
ہاں اور بولو
تو ایسا کھچڑی بنائیں گے نا تو تھوڑا شوق سے بھی کھاتے بچے اور تھوڑا ٹیسٹ اچھا آتا ہے مطلب
خالی ان لوگوں میں ایک گرین ایک کرکرے آتا ہے ہمارے ادھر گین کرکورے بولنگ نا آچھاٹکا پٹاکا وہ دے دیں گے نا سب لوگ
ہاں ہاں
تو ماشاء اللہ کھاتے کیا بولے کون سا مسور کی دال میں مسور کی دال کہیں بناتی کی
ہاں مسور کی دال کھچڑی اچھی لگتی ہے مونگ کی دال سے مسور کا دال اچھی لگتی ہے ہوں ہوں
تور کی دال ڈالتے ہو
ہم نہیں ہم لوگ تو مسور کی دال نہیں تو مونگ کی دال یہ دو دال کی ہی کھچڑی بنا
ہاں ہاں سا بنتا
مسور کی دال میں زیادہ وٹامنس ہے نا
ہوں
اس کے لیے مسور کی دال کھانا صحت کے لیے اچھی ہے
اچھے ہا ہا اس لیے تو مصور کی دال کا ہی بناتی ہم
بچہ سویا ہے چھوٹا آپ کا
ہاں بچہ سویا ہے چھوٹا والا
آ ہاں ہاں اسی لیے کام ہو رہا ہے
ہاں کام ہو تو ہو اس لیے بھی میں نے بگار دیا آپ بات کرتے کرتے ہی
ہاں اچھا اچھا
ہوں
تھوڑا بارش نکلے تو انسان باہر نکلے کچھ لائے کچھ کرے
کوئی ن میرے بجو والی گئی تھی میری پڑوسی بجو والی گئی تھی جگا دیکھنے تو میں نے اس کو بھی بولی کہ دیکھ بہن ملے گا تو میرے لیے بھی لا تو گئی وہ گایہ تب تک کا پورا جنگا ختم اور وہ اننٹی اٹھا کے جا رہے تھے
مہنگا اب کتنا ہے دیکھو ٹماٹر تو اسی روپئے کلو بک رہے ہے پھر ٹماٹر چھوڑو پھر وہ کوتمیر بھی دیکو کوتمیر بھی ستر روپئے جوڑی بولتے ہیں
ہاں کوتمر تو بہت ہی
بہت ہی مہنگا ہے کوتمیر ایسا لگتا ہے کوئی چیز کھؤ ہی مت خالی بیٹھو سوچتے ہوئے
خالی بٹ کیاار پر سوچیں گے بییٹے ہے پیٹ کو کتنا دیر اپن بھوکا رکھ سکتے بتاؤ
وہ تو ہے ٹماٹر تو اتنا مہنگا ہے کہ لیے سوچو لینے کے لیے کہ پاؤ کلو لینا کہ آدھا کلو کہ ایک کلو لینا
نہیں نہیں ہو گیا نا بیس روپئے کلو چار دن سے ہو گیا
اچھا ہو گیا کیا نہیں میں تو مارکیٹ میں گئی نا چار پانچ دن سے توچھ آئیڈیا نہیں پانچ چھ دن پلے گ تھی تو اسی روپئے کے
نہیں نہیں بیس روپے کلو میں نے تو ابھی ڈیڑھ کلو و ایک دو سو بیس روپے کی ادرک لسن لائی کلو ایک اسی روپے کا آدا کلو تین سو روپے کی لسن لائی ڈڑھ سو روپے کا میری ممی نے ادرک لایا
لسن کیسا بک رہا ہے ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو آپ کی آواز بند ہو گئی ایک دم سے آنا کیا کیا آپ نے
آواز ہی نہیں آ رہی ہے آپ کی بالکل
ہیلو
ہیلو کہاں چلے گئے تھے آپ آواز ہی بند ہو گئی آپ کی
آواز نئی آئی ہیلو ہیلو میں بول رہی ہوں آپ
پوچ رہی ہوں ہاں میں بھی ہیلو ہیلو کر رہی ہوں لسن پوچھی میں نے کیسا کلو ہے
ہاں م نے بولی دو دو سو بیس روپیہ بولی اتنے میں آواز لگتا کٹ ہو گئی ہوں
ہاں ہاں
ہوتا ہے وہ کمپنی سے بھی سرور ڈاؤن ہوتا ہے نا تو
ہوتا ہے ہاں ہوتا ہے نیٹ ورک کا پروابلم بھی ہوجاتا ہے
کلو میں نے لسن لائی پھر میرے ہسبینڈ نے ایک آدھا کلو لے کے آے اسی روپے کا
ھمم ھمم
ڈالا تھا ان کا تو وہ آدا کولا تین سو روپے کا لسن ڈڑھ سو روپے کی ادرک ساڑھے چار سو روپے میں ایک تین کلو تین کلو تک کا ہوا ادرک لہسن ایسا ڈبا بھر کے رکھی ابھی پیس وہ پرسوں کے دن کل ہی پیسی سوری
ایسا ہو گیا کہ پانچ سو روپے میں صرف ٹماٹر کاندا لہسن مرچی ادرک ہی لے کے آ سکتے ہیں ایسا
لے کے آ سکتے صحیح بولے ہاں بابا
اور بڑے کا گوشت تو پانچ سو روپے کلو بک رہا ہے
ہمم نہیں وہ چار سو ساٹھ روپئے
نہیں ہماری ممی کیا ہم لوگ گئے تھے کل تو میری ممی بولتی پانچ سو روپے کلو بیک رہا ادھر
یہ باجو میں تو میں باجو والی کا بھی لائی کل میری ممی کا لے آئی نا تو کتنے کتنے ملا مجھے چار سو ساٹھ روپے میں سے دیا ھمم
میری ممی بتا رہی تھی کہ پانچ سو روپئے کلو بک رہا ہے وہاں پہ بولے
ارے باپ رے دیکھ لسن کبھی ادرک
سو ساٹھ روپئے
دو سو سات روپئے برابر
تو بتاؤ بکرے کا گوشت تو ہزار روپیہ ہوا کون کھائے گا اور کیسے کھائیں گے یہ بتاؤ
وہی نا کیسے کھائیں گے پیسے کتنا کمائیں گا انسان کما کما کے اور کتنا بچائے گا یہ بتاؤ
کتنا بچائے گا اور کتنا بچا لیں گے کتنے جو جن کے کرتے مطلب ادہار بھی تو رہتے
اس میں دو دو تین تین بچے پالنا ا تنی مہنگائی میں کیسا ہوگا بتاؤ
مہینہ یوں جا کے یوں ا رہا ہے
بچارے آدمی لوگ پریشان ہو جاتے کہ کتنا کما کے لانے کا اور کتنا دینے کا عورتوں کو
صحیح
آپ کے آدمی تو اتنی محنت کرتے ہوں گے ان کو معلوم بلکہ کتنا محنت سے دس دس روپئے دس دس روپئے جمع کرتے ہیں
دس دس روپئے پورا دن کھڑے رہ کے دس دس روپے کے چکر میں جمع کر کے لانا گھر پہ دینا
بہت بڑی بات ہے
دن بھر لائن میں بچارے لوگ کھڑے رہتے رکشے والے جی ہاں ٹھیک ہے ر